وورحمۃ اللہ شا برا کر
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی حال ہے ٹھیک ہے آپ جی اچھے سے
بس اور سنا ہی
ہوں جی جی جی
جی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ سنائیے کیسی چل رہی ہے زندگی
ہاں اس بارے میں کیا سن اپنے آپا کیا رہا ہے کل کے بارے میں کرائی ہے آپ کی کل کا جو مقابلہ ہونے والا ہے
نیٹک شاید بہت کمزور ہے کیونک آپ کا نیٹ ورک بہت کمزور ہے بد بیچ میں ک رہی ہے
اچھا آباری ہے برابر ہاں ہاں
ہاں اب تو برابر آ رہی ہے تو کل کے بارے میں یہی ہاں کل کے بارے میں یہی سوچا ہے کہ ادنان نے بولا ہے اس کو جو یہ جو سائنس ہے سائنس نے اس کو بولا ہے کہ ہمارے کتنا ایسا کپتان کو کہ میرا نمبر چینج نہ کرے کیونکہ میں جو کہ دو کے بعد کرتا ہوں میں ایک کے بعد اترتا تھا کیونکہ کل آپ بھی ہے تو میں دو کے بعد اتروں گا انشاء اللہ
اچھا ٹھیک
اس نے بولا تھا کہ اس کا چینج اس کا نمبر زیادہ پیچھے نہ کرے تین کے بعد نہ اتارے کیونکہ پھر پروابلم ہو جائے گی کیونکہ اس کو تھوڑا بہت ٹائم زیادہ ملتا ہے تو یہ پھر پرفارم اچھا کرتا ہے
ہاں
ہے نا آپ ہاں وہی بات ہے تو آپ تین تو لگا ہی ہے آپ کپ کپتان ہمارے ہمارے لیفٹی گیل اور آپ آپ تینوں تو ایک دو تین پہ ہی ہے پھر چار پہ میں یہ اس کو لگا تھا کہ یہ کیا پتا ہے عامر کو مت آگے بھیجے گا کیا ہے نا لیکن کیونکہ وہ ابھی وہ ابھی اچھا نہیں کھیل رہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے گا میرے سے تو اسی لیے اس کے بعد ہم تو پھر عامر
اچھا عامر کو اچھا اچھا مجھے بتائیے پھر مطلب اوپن کا بولا کہ اوپن کا کیا کریں گے وہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے
میں بول رہا ہوں وہ بات پہلی ہوئی تھی مجھے کل بھول گیا تھا آپ کو بولنا وہ بات لگ بھگ دوپہر کو ادنان نے بولا تھا یہ یہی نا یہی جو میں نے ابھی آپ کو بولا وہی کہ یہ کیا ہاں ہاں ہاں وہی میرا
ہمم ہمم
ان کو بولا کہ نمبر چینج نہ کریں ان کا بس زیادہ کچھ نہیں میں نے ہاں صحیح ہی کیا ہے نا تو اس کے بعد میں نے بولا پھر اب آپ کا رہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کل ایک کے بعد ہی اتر اتریے ایک کے بعد ہی اتریے اس نے مسئلہ کو بھی نہیں ہوگا اور مجھے لگتا ہے آپ کو آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پھر بھی پہلے یا دوسرے اوور میں ہی آپ کو بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا
تو مجھے پتا ہی ہے وہ لگتا نہیں ہے وہ تو پتا ہی ہے کیونکہ مطلب جو اس معاملے سے جو حال ہے
کو مت مل سکتا ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے آپ کو بہت جلدی ہی ملے گا ہے نا
ہاں اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو اپنی وکٹ ہے وہ بچائے تھوڑا مت
وہ وہ وہ وہ وہ وہ آپ بات سنیے آپ بات سنیے وہ بات سنیے آپ اس کو اگر بولیں گے نا ایسا وہ سائیکالوجیکلی وہ پروابلم ہو جائے گی آپ میری بات سمجھیے سمجھنے کی کوشش کی آپ کو میں نے کل بھی بولا کہ آپ کی بات سب صحیح ہے آپ کی بات صحیح ہے مجھے پتا ہے کیونکہ اگر مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ اگر کل کو ان کو وہ آؤٹ واؤٹ ہوگیے
ہمم
اپنی ہی وجہ سے لیکن وہ پھر ایسا بولیں گے کہ ہمارا نمبر چینج کیا گیا ایسے ان کے پاس پھر ایسے ان کے پاس پھر شکایت کا موقع نہیں رہے گا آپ کو آیا سمجھ شکایت شکیت کا موقع ہمیں رہنے نہیں- دین ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں چاہے میں غلط اپنی گل سے اٹھا مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے شکایت ایسم شکایت کوئی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی فضول کسی فضول وجہ سے ہے نا-
ہاں-
نہیں ہونی چاہیےسی کی کوئی بولے- گا کہ ہمارا نمبر چینج کیا گیا اسی وجہ سے ہم آؤٹ ہوئے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے
ہاں تو کئی تو کئی اچھا مجھے پت یہ تو عامر تو یہ شکایت نہیں کرے گا نا کہ میں- پہلے آتا تھا اب آپ نے مجھے اتنا-
نہیں نہیں نہیں ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو جب سے وہ مطلب ان کو بہت ٹائم ہو گیا اس سے- پہلے بھی آپ نے تو بہت میچز نہیں کھیلے نا میں نے دیکھاؤ گا بہت میچیز میںچھ- اچھا وہ نہیں کھیل رہے تھے تو وہ اپنی جگہ پرہ اتر کے بھی اچھا نہیں کہہ رہے تھے- دیکھیے وہ اترتے تھے ایک کے بعد-
اچھا ٹھیک
وہ کر دی تھے نا پھر پتہ نہیں بیچ میں ہی ان نے بولا کہ میں- کبھی وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے یا کچھ وہ بولتے تھے میں نہیں اتروں گا پھر میں میں بولتا تھا- چلو میں ادھر جاتا ہوں کیونک مجھے میں تو خوشی-
ٹھیک ہاں میں نے آپ کو پتاہ ہے میں نے آپ کو کب بولا تھا کہ میں نے آپ کو- کو کب بولا تھا کہ آپ اوپر اوپر کرے کوشش جانے کی کب میں آپ کو زور کر رہا تھا-
کیا میں نے بولا ہوں تو ہم اتریں گے پرابلم نہیں ہے ہم پھر اتر رہے تھے-
کھا پڑتا ہے ناے
جی میں جو اترا تو پھر میں نے تب سو بھی کیا میں نے پچاس بھی مارے دو تین ہیں کہ- کہ میں تو آپ سے اچھے پردرشن کر رہا ہوں اچھا کھیل رہا ہوں تو وہی میں نے بولا ان کو پھر پھر یہ اسی لیے میرا نمبر چینج نہیں کر رہے آپ جو کہ ایک اور دو سم تو نہیں ہے یہ لیکن پھر بھی- فرق ہے اب کیا کرتے ہیں کہ میں پھر دھو کے بعد ہی اتروں گا آپ- کی وجہ سے ورنہ میں ایک کے بعاد ہی تھا آ کو کیا سمجھ-
اچھا ٹھیک ٹھیک نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کے بعد اترنا تو کوئی نہیں میں دو- کے بد میں دو-
نہ- نہ ن آپ کی گیم نہیں ہے دو کے بعد آپ کی جو گیم ہے وہ نئی بال ہے آپ وہ اچھے سے- پکڑے وہ آپ کی گیم ہے آپ کو ایس اور ویسے بھی ویسے میں چاہتا ہوں- میں میں میں چاہتا ہوں میں تھوڑی سی پرانی گیند ہی پکڑوں کیونکہ نئی گیند مجھے تھوڑی دقت دے سکتی ہے کیونکہ ایک تو میں نے دو ہفتے کے بعد کھیلا ہے تو تھوڑی سی نظر کمزور ہو گئی ہے جو- جس حساب سے مجھے کا لگا تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گیندگا پرانی ہو پھر میں- کھیلوں تو وہ بہتر رہے گا میرے لیے تو ہو سکتا ہے میں اچھے سے آپ سمجھ آیا نا تو کیا ہو سکتا ہے میں بڑی گیم کھیل سکا ہوں اگر میں اگر بال تو- تھوڑی گھوم رہی ہوگی نا تو مجھے لگتا ہے مجھے شاید دقت ہو سکتی ہے-
اچھا ٹھیک- ٹھیک- ٹھیک تو بال- ہاں تو صح صحیح- صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح باتیں کر رہے آپ-
تو آپ ایک کریں گے آپ ایک کام کریں گے آپ اچھے سے کل ایک کے بعد اتریں گے اور آپ- وکٹ پہ ٹائم دیں گے تھوڑا سا کیونکہ وکٹ ایسا ہے کہ وکٹ ڈھائی سو چیز ہو رہا ہے وہاں پہ- اور آپ مانو گے نہیں پچھلی بار انوں نہیں کیا چاہیے ڈھائی سو وہ بھی- ا ان کا نام وہ بھی بلال وال ان کے ساتھ بلال ڈار کے ساتھ- اور وہ بھی بہت بڑھیا میچ گیا تھا ڈھائی سو مطلب آپ خود اندازہ کیجے ڈھائی سو ایک بہت بڑا یہ- بہت بڑا ٹارگیٹ ہے ہے نا ایک لاکھ بہت بڑا ہے تو- وہ- وہ -وہ ہاں-
وہ بات تو صحیح ہے
جی جی اور میں کل بھی سائنس سے بات کر رہا تھا کہ میں نے اس کو بولا کہ وہ بول رہا تھا کہ ہم بیٹس مین بٹھا سکتے میں نے اس کو بولا بیٹنگ وکٹہ بیٹسمین جتنے زیادہ ہوں گے وہ بہتر ہے کیونکہ اگر بولر آپ کتنے بھی لے جائیں گے وہ پھر بھی پیٹ سکتے ہیں کیونکہ بالرس کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے اگر آپ تین بالر بھی مل رہے ہاں اگر کتنا اچھا ہوگا وہ بھی پٹ سکتا ہے وجہ یہی ہے کہ پچ ویسا سپورٹ لیکن بیٹسمین فائدہ یہ ہے کہ اگر بیٹنگ ڈیپ ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے پاس ڈائٹ تو بھی کرنا ہوگا ڈھائی سو دو سو ساٹھ بھی ہوگا تو بھروسہ ہے کہ بیٹنگ پیچھے ہے ڈیپت میں تو ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں وہی مسئلہ تو یہی ہے کہ کہ ہمارا ہم کل ایسے ہی کسی حساب سے کھیلیں گے یہی آ نا سمجھ میں اب آپ کیا سمچ رہے تھے خود آپ آپنا تھوڑا بتائیے
نہیں میں تو اتنا وہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس معاملے سے جو کھیلنے کے معاملے سے میرا تو اتنا کچھ رجحان اس کے بارے میں نہیں تھا کیکہ
جی جی جی
صبح سے بہت ہی تو پھر بھی جو میرا مطلب جو میرے کام کی چیز میں بولوں نا میرے کام کی چیزیں
صحی صحی بات ہے بتائیے آپ کیا آواز چلییے گئی ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو ہلو ہلو راجہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو ہلو ہلو راجا صاحب آواز چلی گئی آپ
ہلو
آپ کی آواز چلی گئی آواز چلی گئی تھی آپ کی آپ کی آواز چلی گئی تھی
ہلو جی آپ کی آواز کچھ آئی نہیں بیچ میں
آئی نہیں آپ کی آپ کی نیٹ ورک کی پرابلم ہے
تو اچھا ٹھیک ٹھیک تومت تو میری ب آواز آ رہی تھی آپ اک نہیں آ رہی کچھ بھی نہیں ہے سنا آپ نے اچھا ٹھیک ٹھیک تو پت کیا کیجیے کیا کرے گا اگر کسی کی بھی آوازیں کرے نا تو آپ باتیں رہیے گا تاکہ آپ کی آواز جو ہے لگاتار آئی کرے ہاں ہاں اپنے ہی ساتھ اپنے ہی ساتھ ہاں جی جی وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب جو ہر ایک کو پتا ہے اپنا جو ایک ہے وہ رول نبانا ہے ہرے کو تو ہر ایک کو اپنے رول کے حساب سے دیکھنا پڑے گا
صی صحیح صحیح صحی صیح
جو ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آگر رکھیں گے نا جی جی ہاں بھ جی جی کرتے رہے گا تاکہ مجھے پتا چلے میں آواز آج مڑنا میں ایسی باتیں کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے رول رول کا جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کہنےبانا ہے جیسے میرے رول کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے کون کون سے بالرس کھیل رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں بنےیں گے پیچھے بیٹھ ارے مجھے وہ میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے وہ مجھے دستانے پہنائیں گے زبردستی میں نے جو پرسوں دستانے پہن کے جو کی پنکی ہے نا ارے وہ مجھے وہ ا آپ کیا میں کیا ہی بولوں ان کو وہ تو پریشان ہوتے اب مجھے دستانے چڑھائے جائیں گے میں
اچھا اچھا اچھا اچا تو وہ تو وہ تو ہم کو تو اس بات پہ بھروسہ ہی ہے وہ ہم کو پتا ہے کہ اب عید گاہ میں آپ ہی ہے خالی پہ سب سے بڑی آگ کیپر اور کوئی نہیں ہے اتنا تو ہم کو یہ ہم جوٹ بول رہے ہیں لیکن ہے
اچھا ہاں وہ تو چلیے جھوٹ ہی سےحیح تو کچھ بھروسہ ہی ہمیں دلا دیتے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی جی اتنا تو مجھے بھروسہ ہے کہ پرسو پرسو جو وہ جو جو لوگ کھیل رہے ہیں نا ان میں میں سب سے اچھا میں ہی ہوں اتنا تو مجھے پتا بت ہیے باقی کیا ہو کیا نہ ہو جی جی ہاں کل کل جی سوری کل کل کے سلسلے میں جو بھی کھیل رہے ہیں تو ان میں سے مجھے لگتا ہے میں ہی جو سب سے بڑھیا
سر میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ آپ وکٹ پہ ٹائم اچھاجیے گا اور ہمارا ٹائم بھی
تو کوئی ہاں جی اچھا ہو گیا وقتم جی جی چلیے ٹھیک ہے وقت اتم ہو گیا تو آپ ابھی کھانا کھائیں گے کہ کیا کریں گے آپ
کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے
اچھا چلیے کھانا کھے کے بعدجھے میسج کرے گا پھر
اھ میں میسیج کر دیتا ہوں آپ کو اللہ حافظ